ا
ہاں ااری آج کل اپنی ہیلتھ کا ہاں ہلت کا خیال کیسا رکھ رہی ہو
کوشش کرتی ہوں لیکن روٹین کبھی کبھی بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے ابھی تو آج کل بہت بگڑی ہوئی ہے
سلپ پوری آپ کا یہ سلیپ پوری ہو جاتی ہے
نہیں اکثر آج کل تو بہت زیادہ لیٹ سے ہو رہی ہوں ڈھائی بجے تین بجے تو ہم
میں بالکل کبھی کبھی چھ گھنٹے ہی سوتی ہوں
دیکھو سونا بہت زیادہ
ہاں کم نیند سے پورا تین ٹائرڈ فیل ہوتا ہے
پانی کتنا پہ تو روستم
شید پان چھ گلاس تو
مجھے پانی پینا بالکل بھی پسند ہے نہیں
واٹر کم پانی کم ہو تو ہے سر میں درد ہو سکتا ہے
تو ہوتا ہے میرے مائگرین تبھی ہوتا ہے ہاں میرے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی میرے کبھی کبھی میرا مائگرین پرابلم ہے نا تو اسی لیے شاید ہوتا ہے کیونکہ میں پانی کم پیتی ہوں
ایکسرسائز سدو
پراپر نہیں بس تھوڑا واک کرتی ہوں لیکن میری ٹریڈ مل آنے والی ہے اس میں جم ایکسرسائز کروں
میں کبھی اسٹریچنگ کر لیتی ہوں
ویسے واکنگ بھی اچھی ہیبٹ ہوتی ہے
بالکل ہمارے شریر ایکٹو رہتی ت ہے
ہ زنک فوس تمہیں پسند ہے باہر کا کھانا
ہاں فرائز اور برگر بہت پسند ہے
سیم لیکن ڈیلی نہیں کھانا چاہیے اسے
بیلنس مطلب کہ بیلنس ڈائٹ کرنا چاہیے
لٹکاتی ہوں
ہاں ایپل اور بنانا پسند ہے
مجھے مینگو لچی آج کل لچی آ رہی ہے نا تمہاراری ادھر آ رہی ہے لیچی
نہیں ادھر نہیں ملتی ہے وہ زیادہ
مینتی ہوھ
بہت اسٹریس سے تھکان اور موڈ آف ہوتا ہے
موت اسٹریج سے تھکان اور موڈ آف ہوتا ہے اسٹج ہینڈل کیسے کرتی ہوتی
میں گہری سانس لیتی ہوں اور تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں
ہوں
گڈب
اسکرین ٹائم کتنا ہو
بہت زیادہ فون ہاتھ میں رہتا ہے
س پرابلم زیادہ اسکرین سے آئز ہرٹس کر سکتی ہیں آئس
ہاں اور ہیڈ ایک اور سر میں بھی درد ہوتا ہے
مینٹل ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے
بالکل صحیح فزیکل ہیلتھ نہیں
اگر موڈ آف ہو تو کہ کسی سے بات کرنا لینا چاہیے ویسے
ہاں فیلنگ اندر رکھنا مشکل ہوتا ہے
ہیلدی رہنے کے لیے یہ سب کنسسٹینسی بہت ضروری ہوتی ہے
آج کل کہاں اتنا بزی رہتی کی بات ہی کم ہو پاتی ہے نیچے والا
ہوں میں بھی ٹھیک ہ ہاں آج کل سب اتنا بزی رہتا ہے کہ بات ہی کم ہو پاتی ہے
ہاں یار آج کو سب ہ بالکل ویسے آج کا دن کیسے آ رہا تھا تمار
اچھا تھا صبح گھر کا کام کیا پھر تھوڑا آن لائن کورس دیکھنا تھا
وہاں کیا کورس کر رہی ہو
انگش اسپیکنگ اور کمکیشن اسک
بہت اچھا میں بھی سوچ گشمپرو کرو
ہوں ہ
ہاں ویسے تہارا فیوچر پلان کیا ہے
میں چاہتی ہوں کہ اچھی جاب مل جائے
ماشاء اللہ بہت اچھا گول ہے اب کک
اور تمہارا
میں بھی کریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہوں اور سھ میں کچھ آن لائن ورک سیکھنا چاہی کیو
آج کل آن لائن ورک سے کافی ہوتی اشم سر
ہاں میں بھی سنا ہے ڈاٹا انینٹری اور سوشل میڈیا ورک کے بارے میں
ہ ایک منٹ
اوکے جی
ہاں اس ہی ہے نا ہلو
ہلو
آواز آ ری
ہاں ج
اسر فری ٹائم میں کیا کرتی ہوں
مجھے بکس پڑھنا اور سگا سانگ سننا پسند ہے
ج جی ب ک کر
آواز نہیں آ رہی تھی ت اب
آواز اری
آبپ کی نہیں آ رہی ہے ہاں اب ہی
تار کی س لگ رہا کوکنگ کا شوق ہے تمیں
ہاں نئی نئی ریسیپی ٹرائی کرنا اچھا لگتا ہے
ہوں میں بھی سیکھنے کی کوشش کر رہی ہ
دھیرے دھیرے سب آ جاتا ہے
ہ ویسے صحیح کہا ویسے کول کے دن جاے
بہت زیادہ فرینڈ کے بہت زیادہ فرینڈ کے ساتھ مستی اور لنچ شیئر کرنا سب یاد آتا ہے
آاں
آپ کا نیٹورک ایشو ہوگا وہاں پ
ہاں میرا تو اچھا ہے نیٹورک وائی فائی بڑھیا فل چل رہا ہے ڈاٹا فل چل رہا ہے میرا
میرا تو میں ڈاٹا یوز ہی نہیں کیا اب بھی یوز کی ہوں میں
چلو ابھی کٹ نہیں کرنا اچھا کال کٹ نہیں کرنا نا کال نہیں کٹ کرنا
ہو رہا ہی نہیں ہ ہاں بول ہاں آ رہی ہے
دیکھو بالکل اب تو ہر چیز کا سوچنا پڑتا ہے نا
ہاں سوچ نام
لیکن محنت کرو گے تو پھر اچر اچھا ہوگا
ہاں یہ تو صحی کہپ نے کہاں کہ بول رہے
آپ پوازیٹیو رہنا بہت زیادہ ضوری ہے س
ہاں پازیٹیو رہ نا سب سب سے ضروری ہے آج کل
ویسے تم فٹنس کا کبھی دھیان رکھتی ہو
فٹنیس کا تو کبھی خاص دھیان نہیں رکھتی ہوں میں اتنا
اچھا ہیلتھ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے
ہاں لائف میں ابھی ہیلتھ ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے پیسے سب کھانا پینا
ویسے تم سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے مجھے
مجھے بھی آپ سے بات کر کے ایک اچھی ویب آتی ہے
ویسے ایک بات بولو بتاؤ
ہاں
ویسے ایک بات بتاؤں
تب ہاں ایک بات ہاں بولو کیا بات ہے
کبھی کبھی لگتا ہے کہ وقت بہت جلدی گزرنا
بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی اسکول میں تھے اور آج فیوچر کی پلاننگ کر رہے
ہاں یار جب چھوٹ چھوٹے تھے تب جلدی بڑے ہونے کی ہونا چاہتے تھے
اور اب اور اب لگتا ہے بچپن ہی سب سے اچھا تھا
نہ کوئی ٹینشن پھی نہ کوئی رسپ
بس اسکول جاؤ دوستوں کے ساتھ مستی کرو اور گھر آ جاؤ
یہاںد لنچ بیک باتیں کرتے ہیں
ہاں اور کبھی کبھی ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی
ہوں ہوں وہ بھی یاد ہے
ویسے تمہارا فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے کیا تھا
مجھے سوشل سائنس اور انگلش پسند تھی
انگلش اچھی ہے تو کانفیڈینس بھی بڑھتا ہے
بالکل اسی لیے میں اب پریکٹس کر رہی ہوں
ا سلو تھڑ گ میں
یہ بہت اچھی بات ہے ویس تمہاری ڈریم جاب کیا بولے آپ
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے تھوڑی بھی ابھی تھوڑا ہی بچ ہے
ہاں ہاں کچھ بھ
میں چاہتی ہوں گی کسی اچھی کمپنی میں کام کروں اور تم
میں بھی چاہتی ہوں کہ کسی اچھی کمپنی میں ہی کام کروں
ا ویسے آپ کیا پلان کر رہی ہو مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہو رینڈملی بات کرتے
کا بہت پسند ہے ک کا برانڈ کرنا چاہتی اچھ
آب کو آواز آ رہی ہے میری
ہاں بالکل
آپ کی آواز بہت دور دور سے آ رہی ہے
ہے کند اپنا ہو گیا نا آپ تو دیکھو نا ٹائم چلو رکھو پھر ایک ٹاپک نکال کے بیچ یہ کلاق